تو جان وعلیکم السلام بھان
ال
کیا حال آپ کے سب ملے
ب ہے آپ سنائیں
ج جنا بالکل س ہے ہاں انیس سو کی ااد ب نام رونق شہر گرامین تو شر کی انکام ہوا کینا اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے جناب
بی ج
ہاں آج ہمارے ان نستشک نے ہم ایک ایسی نعیت کی مقبول اجل سے جاری اور ہر دل کو چھو لینے والے موضوع پر موی گفتگو ہونے والے ہیں جو مختلف تہذیبوں اور مھے نظریات کا آئینہ ہے جی ہاں آج ہی ہماری بحس کا کلی کی عنوان دان دیہاتی زندگی ورام شہری حیات یعنی گرامین اور شہری جیون کا معاوضہ اس کے بارے میں آپ جنا اور کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی کسی شہر نے کیا وپ فرمایا ہے کہ قر نے دیاس بنایا ہے دیہت بنائی اور انسانی نے صحت تعمیر کی آج کا انس نہیں سون ترپ کے مسارت یہ دریامان اس قرد یہ کسابقش کا شکار ہے کہ جو دیہات میں ہے وہ شل کی مسئلہ نئی چفٹون کو حسنوا مھ لی ہے اورردہیر کی آپد آپی میں گزرئے وق دیہات کے پوسکون ماحول اور تقیق میں ست یہ طرس رہا ہے یہ ایک ایسی داشتا ہے جس کے دونوں پہسے پہلو نیاد ہی دلچسپ اور افسوسناک ہیں ہاں س لے
ن ب بھیا ن ہے پروان آ
آ دوست فوایا آپ نے بھائی جان یہ دراصل د الگ الگ جہان ہے ایک طرف دیہاتی کی سادگی خلوص سربرج اور سابدہ ساداب یک اور پاک صاف سجا ہے تو دوسری طرف شہروں کی رفتار جدید سہولیات عالیسان تا تعلیمی درارے اور روزگار کے لھ م محدود موقع ہیں آئیے آج ان دونوں طرج زندگی کے محاسن اور نقائ اس پر شیر ہاصل روشنی ڈالتی ہے ج دیہاتی زندگی فطرت کا حوصلہ اور روحانی سکون
جی جی سب سے پہ جی ہگے بتاتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے قود درتیی عنی درکی اس سب سے پاتیہ حصے یعنی دیہات کے مسن پر بات کرتے ہیں دیہاتی زندگی کا وہ کون سا ابسو ہے جو انسانی روح کو سرکار کر دیتا ہے بل کرب ہے
بالکل جناب آپ نے خوب بڑھیا فرمایا جناب آات کا سبزی گ مر ربا ہے قربت ای فطرت وہاں کی صبح کنکریٹ کے جنگلوں اور گاڑیوں کے شور سے نہیں بلکہ پرندوں کی جہچاہٹ اور ساپ دپ روپ سے ہوتی ہے آلودب سے پاک فضا دیہاتوں میں شہر کی سترح ہے زہریلی جگا اور کارخانوں کا کچرا نہیں ہوتا وہاں کی آب ا ہوا شفا سے بھرپور ہوتی ہے خلوس جو خلوس و محبت اور سماجی ربطہ ال ا دیہانت کے دلوں میں آج بھی فرااکت اور حس نے اخلاص زندہ ہے وہاں کوئی اجنبی نہیں ہوتا پورے گاؤں کا سکھ دکھ سانجا ہوتا ہے خالص لیجا یہ تو سے شیت دست دسترخوان تک پہنچنے والا اناج تازہ سبزیوں اور خالص دودھ گھی انسان کو مضافیاتیی طاقت پتا کرتے ہیں جس سے لوگ لمبی اور صحت مند حیات کو یہ گزارتے ہیں سری زگی ترقی کی پرواہ پرواہ اور اصولیات کا سمنندر اس کے بارے میں جناب آب آگے فرمائیے آپ کی کہہ رہے ہیں
جی جی بےیاد کر سکوں یقینا لاجواب ہے مگر اس کے درقت شہروں میں تو ترقی سور اور سہولیات کا انقبال ہےقلاب ہے اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے
بالکل جناب بالکل ہم جدید دور کی ا افادیت سے چشم وہ س ہی نہیں کر سکتے شہری زندگی فتر کا اور کا سب ہی ہنر کا محور ہے اعلی تعلیم اور دراریں دنیا کی تن یونیورسٹی جدید لیبس اور تکنیکی ادارے شہروں میں ہی دستیاب ہیں جو نوجوانوں کی مستقبل کو روشن کرتے ہیں تتی سہولیات اس کی بارے بڑے اور اعلی درجے کی اسپتال جدید طبی مشینیں اور ماہر طبیل شہروں میں موجود ہوتے ہیں جو ناجک سورت حال میں انسانی جان بچانے کی جامل ہیں روزگار اور م معواشت اس کے بارے میں جناب کیوں کہنا چاہتے ہیں ن صنعتی کارخانے بہوراشٹری کمپنیاں اور ووہار کے وسیع موقع شہروں میں ہونے کی وجہ سے یہاں سب یہ ر یہ راستے ہر وقت کھلیے رہتے ہیں ن بؤ آگے فرمائیے آپ کی کیا رائے ہیں
جی ہی سکتوں کے دونوں پلیوں کی طرح ان دونوں زندگی کے کچھ بقی چھٹے ہوئے نقاصانات اور کمیابی ہیں ہمارے تاملپور ان سے بھی آغام فرمائیں
بالکل جناب جی ہاں
کوئی بھی نظام مکمل نہیں ہوتا دیہات کے مسائل دیہات میں آج ہی فقدان ا مصولیات ایک زمین مسئلہ ہے ٹوٹی سڑکیں بجلی کی قلت اعلی تعلیم کے اداروں کی کمی اور روزگار کے محدور ذریعے ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل مایوسی کا شکار ہو کر شہروں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہیں شہروں کے خادجہ اس اس کی برا سہج آج ماحولیاتی آلودگی اور ذہنی تناؤ کا جہنم بن چکی ہیں گاڑیوں کا امتحام زہریلی ہوا اور ہر وقت بھاگنے کی اندھی دوڑ نے انسان کا سکون چھین لیا ہے لوگ عالشان مکانوں میں تو رہتے ہیں مگر وہاں آپسی تعلقات مففوظ ہے انسان بھیڑ میں بھیڑ میں بھی تنہائی اور افسوردگی کا شکار ہے اور جانب آگے فرمائے اعطلا اعطلا اعتدال اور توجن کی رہا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
اس صورت حال میں انسانیت کے لیے سب سے مفت بہتر سنتلت راستہ کیا ہوتا ہے ہونا چاہیے
بالکل جناب بالکل اس کا پائیدار حال یہ ہے کہ ہم ا مہاشرے کے ذریعے ایک ایسا توازن قائم کریں یہاں دیہات کی روح زندہ رہے اور شہر کی سہولیات وہاں تک پہنچے حکومت کو ج چاہیے کہ شہروں پر بوجھ بڑا بڑھانے کے بجائے دیہ ریہتوں میں ہی اعلی تعلیمی ادارے کارخانے اور طبی سول سہولیات تعمیر کریں تاکہ دیات کا حسن اور سکون بھی برقرار رہے اور وہاں کی نوجوانوں کو ہجرت کا عجاب نہ جھیلنا پڑی نتیج ا بالکل اس کے بارے میں میا آپ آگے فرمائیے
جی جی تو ای قد سامعین ہماری آگ تھی آج کی اس نفیس اور فسیح گفتگو کا لطف لباف یہ ہے کہ کہ نہ تو شہر مکمل طور پر تو م اور وق ہم یہ پرمات
ن بابا آج کی دوست ہم یہیں پوری کرتے جناب آپ کے پھر کہیں نئے انداز میں ملیں گے آج بھیی
جی بالکل بالکل
کر جناب انشاء اللہ ماشاء اللہ جناب
پالکم
وعلیکم السلام